ہیلو
ہائے کیسی ہو
میں چی ملب کیسی
میں بھی ٹھیک ہوں تمہیں چھوولے پسند ہیں
ہاں مجھے پسند ہے میں تو بناتی بھی ہوں
مجھے بھی بہت پسند ہے چھولے تم چھولے کیسے بناتی ہو
میں میں تھڑ سمپل طریقے سے بنات ہوں سب سے پہے کیا کرو چھولے کو ایک دن پہلے رات میں بھگا دو
ہ نہیں اس کو پتا تین چار گھنٹے گے میں بھی اگر تھوڑے سے وم واٹر میں ڈالو تو تین چار گھنٹے میں بھی
لیکن پت وہ بات نہیں آتی جو رات بھر کے بھیگنے میں آتی ہے
ہوں ہوں یہ بات یہی ہے
ہ بگاؤ کے تو اچھا رہتا ہے
ہوں ہوں
ہاں تو میں کیا کرتی ہوں سب پہے چھولے کو دھل لیتی ہوں اس کے بعد اس کو بگا دیتی ہوں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جب جیسے کہ اگر تم سات سے سات گھنٹے بد پھر ایک کام کرو چھوولے کو ڈالو اس میں کیا کرو کہ وہ چائے پتی ہوتی ہے ایک پڑیا جیسے ٹیار بھی ڈال سک تیو وہ ڈال دو پاؤچ آلو تےج پتتا ڈال دو بریی الائچی دالچیین نمک ڈال کے اس کو نا وہ سیٹیھی لگا دو تین سیٹییں لگا دو کش میں د دیمک کر دو اس بعد پھر بند کر دو ٹھیک ہے مسالہ بنانے کی کے لیے چولہے پہ کڑھائی چھڈاو اس میں زیرہ ڈالو پھر اس کے بعد باکی کٹی ہوئی پیاز ڈالو جب تک پیاز براؤن ہو جائے فر اس میں ادرک لسن پیسٹ ڈالو ایک منٹ کے لیے پھر ادرک لہسن پیسٹ کو ملا لو پھر اس کے بعد ٹماٹر کا پیورے بناو پھر بنا کے اس کو ڈال دو اس میں جب مسالہ جو ہے ہمارا تیل چھوڑنے لگے ہینا مطلب مسالہ تیار ہو گیا پھر اس کے بعد م تو کیا بولتے ہیں ہلدی میں لال مرچ
ہاں دنھیا کو ہمم چھولی
چولے کالا جو
ہاں
چھولے مسالے جو ہوتا ہے
ا
چھو لے پھر بھی ڈال سکتے ہیں
ہاں چھولے مسالے تو میں ڈالتی ہوں
ہاں چھوٹا س پھر اس میں نا وہ چھوولے کو کھول کے دے پھر وہ اس تیار کیا تھا مطلب بوائل کیا تھا اس میں سے ٹی بیگ جو ہینا وہ ہٹا دو اور سارے مسالے جو ہینا وہ کھڈے مسالے جو وہ چھوولے کو ابالتے وقت ڈالا تو وہ بھی ہٹا دو پھر وہی پانی اور مسالے کے ساتھ وہ چھولے کو اسی مسالے میں ڈال دووں جو ٹماٹر اور پیاز کا بنایا ہوا ہینا اور کچھ چھولے الگ کٹوری میں نکال لو اس کو میش کر لو اچھے سے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اس چھولے کو واپس اسی میں ڈال دو اس سے کیا ہوتا ہے تھکنس آ جاتی ہے اور اس کو پھر پندرہ منٹ کے لیے دھیمی ہاتھ میں چھوڈ دو پھر اوپر سے گرم مسالہ ڈالو امچور پاؤڈر ڈالو کسوری مرچی ڈال دو اور پھر دھنیا اوپر سے گارنش کر دو ادرک کو لمبا لمبا باری کاٹ کے جولینز کاٹ کے ڈال دو
ہمم
یہ کر دو تو بہت ٹیسٹی بنتا ہے دھیمی آج میں دس سے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دو ریڈی ہو جاتے ہیں بھٹورا کے ساتھ کھاؤ بہت ٹیسٹی لگتے ہیں
ہاں بھٹورے کیسے بناتی ہے تو
بھٹورے
ہاں
کٹورے ویسے میں بہت سمپل بنا میں تو ویسے کیا کرتی ہوں آدھا وہ میدا اور وہ آدھا وہ اس کے ساتھ کیا بولتے ہیں آٹے کے ساتھ
چا آٹا ڈالتی ہے میں روا اور س چی ڈالتے ہیں
روا اور سوجی کا بھی رہتا ہے اور تو اس کے لیے تو جیسے کہ میدا لے لو سوجی لے لو دہی لے لو گھی یہ سب سب سے پہلے کیا کریں گے ایک بڑا سا بول لے لیتے ہیں اس میں میدا ڈالو سوجی ڈالو نمک ڈالو تھوڑی سی شکر اور بیکنگ سوڈا اور بیکنگ پاؤڈر اگر یہ نہیں ہے تو انسٹینٹ والے یسٹ اس کے بعد دہی لو اس میں ڈالو تیل ڈالو اور جو فلاور کا مکسچر ہے نا اس کو اچھے سے اسی میں رب کر لو پورے سب چیزوں کو پھر اس کے بعد تھوڑا سا گنگنے پانی کے ساتھ مطلب پھر اس کو نیٹ کرنا ہے نا
ہوں
پھر جب تک وہ تھوڑا سا اسٹکی ہو جائے تھوڑا سا سافٹ اور اسموتھ ہو جائے اس کے بعد اس کو آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دو بٹورے اسٹریچی اس کا جو وہ ب رہے ہے نا آٹا اسٹریچی ہو جائے اس کے بعد پھر ہاں دو سے تین گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑ دو پھر وہ فارمنٹ ہو جائے اور پھر اس کو گولے گول لمبے لمبے جس شیپ میں بنانے اس کو تل میڈیم آنچ میں
ہاں
تو ب
میں کیا میں بھٹورے پتہ کیا کرتی ہوں میں جب چھولے بھورے بناتی ہوں تو میں پہلے چھولے کی ریسیپی بتاتی ہوں میں چھولے کیسے بناتی ہوں میں نے بھی رات میں چ چھولہے بھگا دو اپنے تو اچھے ہو جاتے ہیں تو رات میں بھگا دو پھر صبح جب بھی آ نہیں بنان ہے ڈفر نگو نگ شفٹ میں اس میں میں تھوڑا سا سوڈا تیز پتتا اور نمک اور ہلکا سا تیل ڈال کے ویسن دے دیتی ہوں دودھ ہ جب یہ ہاں جب یہ گل جاتے ہیں چیک کر لیتی ہوں میں اس کا پانی نہیں پھر میں اس کا پانی نہیں پھینکتی اسی کے پانی میں جو میں مسالہ ریڈی رکھتی ہوں نا میں سائڈ میں جیسے بنانا ہے تو اس میں سے تھوڑے سے چنے نکال کے نا تھوڑا سا گرائنڈ کر لیتی ہوں تو وہ اچھے سے سوس جیسا فلیور آتا ہے وہ ڈالتی ہوں اور پھر ہاں سائڈ میں پین میں گرم کیا ہے پیاز ڈال دو زیرا اللہ آپ کو نہیںے ہری مرچیں کاٹ کے ڈال دو ٹماٹر ہے چھولا مسالا ہے جنجر والے کا پیسٹ ہے سب ڈال کے جس سے اس کی بنائی کر لو پھر اس میں چھولا مسالہ مسالہ ڈال کے پھر جو چھولے اپنے ابلے ہوئے پانی میں تھے نا کیونک یہ نا پھر اس کا پروٹین پورا نکل جاتا ہے
ہاں وہی وہی پانی کرنا چاہیے
میں اسی پانی میں پھر یہ والا چوک لگا دیتی ہوں میں لال مرچ کھڑی مرچیں سبھی چیزوں میں ڈالتی ہوں تو بعد میں میں چھوولے میں بھی کھڑی مرچوں سے بگار دیتی ہوں وہ اچھا اچھا لگتا ہے اور بھٹورے بھی میں ایسے ہی بناتی ہوں میں بھٹورے میں روا جتنا لیتی ہوں اتنا ہی مدہ لیتی ہوں روا بولے تو سو جی ہاں دونوں کی کوانٹیٹی اکول رکھتے ہیں پھر اس میں بیکنگ سوڈا بیکنگ پاؤڈر ہو نہیں تو پھر ایسٹ ڈال دو جیسا آپ کے پاس ہو وہ ڈال کے اس میں دہی ڈال دو نمک ڈال دو اچھا سا ایک دم بائنڈ کر لو اس کو آٹا ایک دم گیلا مطلب اتنا بھی گیلا نہیں ہے نا لیکن ہاں تھوڑا گیلا آٹا گھنتا ہے کہ میں بیلن سے نہیں بناتی میں ہاتھ سے پیچ کر کر کے بناتی ہوں جلدی بن جاتی اس کو ڈیپ فرائی کر دو بس یہ ہے کہ جو آپ تیل اچھا کھول جائے نا تب بھٹورے ڈالنے چاہیے اور سائڈ سے دبانا چاہیے کہ وہ بیچ سے
اچھا یہ ٹپ اچھی
پھر الٹی پلٹی کر کے اس کو کرسپی ہونے تک فرائی کرو ویسے چھولے کے ساتھ کلچی کہ بھی اچھے لگتے ہیں پراٹھے
ہاں روڈ سائڈ تو کتنے ملتے ہیں اسٹریٹ فوڈ ہےت بہت اس کے سھ ل ہاری مرچ تل کے دیتے دیتے ہیں پیاز دیتے ہیں اچار دیتے ہیں
ہاں اچھا لگتا ہے چھولا بھی
ہاں چھول بھٹورے سب لوگ بہت سے لوگ تو لنچ میں کھاتے ہیں ڈنر کے لیے تو تھوڑا سا ہیوی ہو جاتا ہے لنچ کے لیے تو سب سے
ہاں لنچ میں بھی اچھا لگتا رچ گلا بھٹورا
وہ پروٹین میں بھی رچ ہوتا ہے ہ ٹیسٹی لگتے ہیں
تم نے کھنڈیاں کھائی ہیں کھنڈیا وہ انڈین ریسپی ہے ہاں
لیکن کھائی نہیں تم بناتی ہو
ہاں بیسن ہوتا ہے نا ہاں بیسن ہوتا ہے نا بیسن کو اچھے سے گھول لو مطلب زیادہ پتلا نہیں تھوڑا تھک تھھک سا گھول لو اس میں آپ نمک ڈال دو لال مرچ ڈال دو تھوڑا سا اگر سوڈا ڈال دو تو وہ پھولتے ہیں ایک پلین توا جیسا تھوڑا سا ہلکا سا ساس پین جسے ایک طریقے سے بولتے ہیں اس کو گرم کر لو اس کو ہے نا جو اپنا بیسن کا ہی جو بیٹر لال مرچ نمک اور سوڈا ڈال کے رکھا تھا اس کو ڈال دو تیل لگانا ہے تو بالکل بالکل ہلکا برش وسے تو تیل میں نہیں لگاتی سوکھے پین میں اس کو ڈال دیتی ہوں اور جب ہلکا سا سکھ جاتا ہے تو پلٹ کے دوسرے سائڈ سے سیکھ لیتے ہیں وہ پورا ایک روٹی جیسا گول گول نکالتا ہے ایسے ہی دو مطلب جتنا بیٹر ہے اس حساب سے آپ نے اس موٹی تھیک جیسی روٹی جیسی نکل آئے گی وہ اس کو نکال لو پھر اس کے کیوبس کٹ کر لو برفی کا شیپ ہوتا ہے نا
ہاں
اس کی اس میں نکال لو مس ایک دم بہت ہلکے پولے ہاتھ سے نکالتے ہیں تاکہ وہ ٹوٹے نہیں موسٹلی وہ ٹوٹ جاتے ہیں
اچھا
ہاں کچھ لوگ تو کیا کرتے ہیں تیل لگا کے وہ تھالی والی میں بھی ڈفرنٹ طریقے سے بناتا ہے بٹ میرے کو یہ تھوڑا ایزی لگتا ہے کہ وہ رسک نہیں ہوتا اس میں تو میں وہ فرائی پین میں ڈائریکٹ سک کے نکال لیتی ہوں تھوڑے موٹے کیوب پھر ادھر اس کا سالن بن جاتا ہے سالن کی ریسپی ہے جو اپنے نان ویج میں میٹ میں ڈلتی ہے مٹن میٹ میں ویسے ہی ادرک لہسن پیاز کھڑا گرم مسالحہ چلو میں ت پرو سے ہی بتا دیتی ہوں اس کی گی کی ریسپی کوکر میں بنانا ہے کڑھائی میں بنانا ہے پین میں جس میں بنانا ہے اس میں اس میں آپ تیل گرم کرو تیل تھوڑا اچھا کوانٹٹی میں لینا کیونکہ بیسن جو تیل پیتا ہاں تیل پی لیتا ہے نا پانی اور تیل بیس لسن پی لیتا ہے تو اس میں پورا وہی گرم مسالہ ڈال دو زیرا تیز پتا بڑی الائچی چھوٹی الائچی لونگ کالی مرچیں جیسے ہی تیل ہو ویسے ہی کڑا گرم مسالہ ڈال دو اس میں پھر پیاز تھوڑی سی فرائی کر لو سلائسیز میں ہی کر لو تو وہ تھوڑا سا اچھا لگتا ہے سلائس میں نہیں کرنا تو آپ پیس کے بھی ڈال سکتے ہو جیسا آپ نے کھانا ہے ہاں اگر بنا ہوا کھانا ہے تو پھر سلائس کاٹ کے ڈال دو اگر تھوڑا سا سوس ہی کھانا ہے تو رکھنے پیاز پیس ڈال دو پھر اس میں تھوڑا سا ٹماٹر پیس کے وہ ڈال دو ادرک لسن ڈال کے اس خب اچھے سے بنائی کر لو اس میں پھر آپ نے اگر دہی کھانا ہے تو ٹھیک ہے نہیں کھانا تو وہ اوائڈ کر سکتے ہیں آپ سائڈ میں لے کے کھا لو ادھر ہی تو اچھا ہوتا ہے پھر اس کی اچھی سی بنائی کر لو نمک مرچ ٹیسٹ کر لو کھڈائیاں اتارنے سے پہلے نمک مرچ ٹیسٹ کر لینا نمک تھوڑا بڑھتی رکھ ان کے بیسن نمک پی لیتا ہے - تو اس کو اچھے سے مطلب ہاں بھون لو جب اس کی ادرک لہسن کی اسمیل چلی جائے تو پھر اس میں تھوڑا سا لکوڈ کرنے کے لیے سالن بنانا ہے تو گریوی تھوڑا پتلی اچھی لگتی ہے کیونکہ یہ بی پی لیتے ہیں تو اس میں جو اپنے بیسن کی خندائیے بنائی تھی وہ کنورٹ کر دو وہی سالن میں گریوی میں دو چار منٹ اوبال ببلس بنے اوبال آئے ویسے ہی بند کر دو تو بن گئی کھڑھائینے اچھا چلو میں رکھتی ہوں فون اوکے بئے
ٹھیک ہے بائے
بائے